اللہ حافظ اللاملیک السلام علیکم وح طرہ
کیسی ہو تر میں آپ
بالکل درست ہے آپ بتائیے وہ کرم آپ کیسیے
جی بس خدا کی برکت ہے برس رہی اور خیریت سے ہے
کے خاندان میں سب لگ ٹھیک ہے
جی بس
ج
خدا کی خدا کی رحمت برس رہی ہے خاندان میں سب خیریت سے ہے چست درست تندرست ہے آپ بتائیں آپ کے خاندان میں لوگ
ہمارے بھی خاندان میں سب لوگ تندرست درست ایک دم فٹ ہے سبھی بہت کیری تھا ہے
اچھا ہے امین ایسے ہی رہے آپ کے خاندان میں سب لوگ اور بتائیے آپ کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بس کچھ پڑھ رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے آپ بتائیے اب کیا کریں ہیں
ہ جی بس ایسے ہی ہمیں کتابوں کو ہی ٹول رہے تھے آپ بتائیں آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے موم
ہمارے یہاں پر موسم موسم بہت خراب ہے کبھی دھوپ ہو جاتی ہے کبھی بارش ہو جاتی ہے
جی محترما موسم کے تو یہی ہی مزاج ہو رہے ہیں کیا ہی بتائے ہم آپ کو موسم بے حد گرمی والا ہو رہا ہے بہت گرمی ہو رہی ہے موسم میں کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ امس ہو رہی ہے کولر پنکھوں سے تو کام کام ہی نہیں چل رہا کولر والوں کولر والے تو یہ سمجھ لو بہت ہی پریشان ہے پنکھوں سے کام چل نہیں رہا ہے اے سی ہم پرووائڈ کر نہیں پا رہے ہیں کولر میں تو امس ہی امس پیدا ہو رہی ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں بھی ایسا مہوتسم ہو رہا ہے
ہ ہاں ہمارے یہاں تو بھیھی ایسا ہی موسم ہو رہا ہے کولر میں بیڈ ہیں تو پسینہ تو سوکھ جاتا ہے لیکن جب جب ہو جاتی کیا کریں بے وقت تو کہ یہ موسم ایک دم خراب ہو گیا ابھی تو گرمیاں ہونی چاہیے تھی لیکن بمر سک سے زیادہ ہو رہی ہے یہ پتا نہیں ہے یہ کیا قدرت کا کیسک
جی جی محترما قدرت کا کہہر کیا کرے گا محترما اللہ کے بنائے ہوئے بندے قدرت کو سمجھ نہیں رہے ہیں قدرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں تو اللہ کیا کرے گا اس میں قدرت تو کہہر ورس آئے گی نا کھڑے ہوئے درختوں کو کاٹ رہے ہیں بنوں کی کٹائی ہوئی جا رہی ہے تو اور کیا ہی ہوگا اوپر سے آپ نے تو سنا ہی ہوگا ایسڈ کی بارش بھی ہونے لگ جات ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا شاید پڑھا ہوگا کہ ا عملی ورسا سے ایسڈ کی یہ بارش سے تاج محل کا رنگ پیلا ہو گیا تھا
وہاں پر تو پردوشن آس پاس واہن چلانا بھی بند ہو گیا ہے وہاں پر
جی بالکل محترما جی جی محترمہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں اور پھر درخت ت کو کاٹنے کے بعد میں ایک درخت بھی لگاتے نہیں ہے بندے بندوں کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ اگر ہم ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ دوسرا درخت لگا دیں یا ایک درخت کی جگہ پہ دو درخت لگا دیں یہ تو سوچتے ہی نہیں ہے پیڑوں کو کاٹنے سے انہیں پتا نہیں ایسا کیا ملتا ہے وہ تو لکڑیاں لے لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے لیکن وہ ایک پیڑ کی جگہ ہے اس ایک درخت کی جگہ ہے وہ کم سے کم دو درخت لگائیں تو کام چلے گا لیکن ن وہ ایک بھی نہیں لگاتے ہیں
ہاں وہی تو وہ اتنے سارے د درخت کاارڈ تو دیتے ہیں چار پانچ کاٹ دیتے ہیں لیکن ایک بھی نہیں لگاتے چائے کتنے لیکن سب ختم ہی ہو جائیں گے پھر بھی لوگ ا سوچ موسم بر ہو رہی ہے برسات
کل محترما جب ب پس ہونی چاہیے اس وقت بارش ہو نہیں رہی ہے جب بارش نہیں ہونی چاہیے تو تب بارش ہو رہی ہے
کسی چیز کو نشٹ کر رہے ہیں تو اس کے دوسری
ارے زمین کے زمین کے نیچے کی پلیٹ جو ہوتی ہیں جنہیں پڑھایا جاتا ہے تعلیم میں بتایا جاتا ہے زمین کے نیچے جو پلیٹ ہو رہی ہے وہ کسکی جا رہی ہے بھوکمپ پائے جا رہے ہیں لیکن بندے کیا مزال کے بندے اپنی اپنی قدرت کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں وہ کھلواڑ کرنا بند ہو رہی ہو بھارت ہمارے ملک میں ہی دیکھ لو کتنے سارے درخت ہیں لیکن پھر بھی بنوں کی کٹائی کی جا رہی تھی ابھی کچھ ٹائم پہلے تو چھتیس گڑھ میں ان درختوں کی کٹائی کے لیے لوگوں نے آواز اٹھا دی تھی تو آپ کو یاد ہے نا عمارتیں بنانے کے لیے سرکار کی طرف سے عمارتیں بنانے کے لیے درختوں کو کاٹنے کا بولا گیا تھا تو وہاں کی جنجاتی اور وہاں کے لوگوں نے سوال اٹھایا جی بالکل محترما ہاں تو پھر نہیں نہیں کٹا تھا بالکل محترما آپ کو خود ہی سوچ جند درتوں کی وجہ سے تو ہمیں آکسی س ملتی ہے درختوں سے ہمیں لکڑی پھول پھل سب کچھ ملتا ہے انہیں کی وجہ سے اتنی تازی ہوا ملتی ہے ورنہ شہروں میں جا کر کے دیکھو اتنی ساری فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں ہمیشہ بس وہ پردوشن ہی پردوشن پھیلا ہوتا ہے ہمیشہ بدبو والی گندگی والی ہوا ہی چلتی رہتی ہے گاؤں میں تھوڑے بہت درخت لگا دیتے ہیں لوگ تو ان درختوں سے ہوا ملتی ہے ایک دم صاف اور سوچھ ہوا ملتی ہے ایک دم صاف ایک دم ایک دم بہت مہک والی ہوا ملتی ہے آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا گاؤں میں ج اچھا رہتا قدرت گاؤں والی قدرت بہت زیادہ حسین ہوتی ہے جی محترما بالکل اور قدرت کی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ تو بندے ہمیشہ ہی کھلواڑ کرتے ہیں محترمہ قدرت بنی ہوئی چیز کے ساتھ تو جی جی محترما بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں مح جی جی محترما اپنے اپنے استعمال کے لیے لوگ واہنوں کو
وہ باہن چلاتے ہیں جہاں پر وہ پ چلا سکتے ہیں اس کی جگہ پرر چ جاتے ہیں زیادہ جو پراکرتک سسادھن ہے ان کا بھی دوہن کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں تو قدرت کا لیکن جب قدرت ان کے ساتھ کلواڑ کرتی ہے جو پرکرتی نے جو قدرت نے ہمیں جو چیزیں دی
جی بالکل جی بالکل محترمہ آپ صحیح فرما رہی ہیں
برباد ہو جاتی ہے تو پھر خدائی جانے پھر وہ دوارہ نہیں بن سکتی
فرما رہی ہیں شہروں میں تو اتنے سارے واہن چلتے ہیں اتنی ساری دھواں ہوتی ہے اتنا زیادہ پردوشن ہوتا ہے تو شہروں کی تو آبا واستو میں خراب بھی ہوئے یاد رہی ہے اور قدرت کے ساتھ تو اگر کھلواڑ کریں گے تو قدرت تمہارے ساتھ کھلواڑ کرے گی اگر تم پیڑ پودے نہیں لگاؤ گے تو تمہیں سیجن پھر پیسوں سے ہی ملے گی آپ نے دیکھا ہوگا کسیجن کی تو ویلو تب پتا چلتا ہے جب ہاسپٹل میں بھرتی ہوتے ہیں ہاسپٹل میں آکسیجن کتنے مہنگی روپاؤ میں آتی ہے اور ایسی جگہوں پہ جا کر کے دیکھ جہاں پینے کے لیے پانی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ بوتل کو جب خریدتے ہیں نا چالیس روپے میں اسی روپے میں تب پتا چلتا ہے کہ پانی کتنا مہنگا آتا لوگ ایسے ہی اپنے پائپ کو چلا کر کے اپنی ٹیوب کو چ ٹیوب لائن کو چلا کر کے ایسے پانی بہاتے ہیں اپنے پائپوں سے جیسے پانی تو فری کا ہی ہو رہا ہو جیسے پانی تو کسی مطلب کا ہی نہیں ہے گندگی بھری پڑی ہے نالیوں میں پائپ رکھ چلائے جا رہے ہیں پائپوں پانی کو اس طرح ختم کر رہے ہیں اپنی قدرت سے ملی ہوئی چیزوں کو ان کو تو ایسا لگتا ہے بجلی ہے جو فری کی ہے پانی ہے جو فری کی ہے ہوا ہے وہ فری کی ہے لیکن ان کو یہ پتا نہیں چلتا بالکل جو ہوا ہے وہ ہمیں پیڑ پودوں سے مل رہ رہی ہے درختوں کو کاٹیں گے ہوا کہاں سے ملے گی درخت کو کاٹیں گے تو آکسیجن کہاں سے ملے گی صرف اور آپ کو پتا ہے محترما سب سے زیادہ کس پیڑ سے کا آکسیجن ملتا
ہاں مجھے پتا ہے ایک برک کے بس
پیپل کے جی بالکل پیپل کے درخت سے آکسیجن سب سے زیادہ ملتی ہے لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگایں بالکل محترما آپ صحیح فرما رہی ہیں زیادہ سے سے زیادہ درخت لگائے ہیں اگر ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو چار درخت لگا دیں اگر ہمارے دادو نے ہمیں سکھایا ہے ہمارے ابو نے ہمارے دادو نے ہمیں سےکھا ہے کہ کبھی بھی درخت کو فالتو میں نہیں کاٹنا چاہیے کبھی بھی اگر کوئی ہرا بھرا درخت کھڑا ہے تو تو اس کو ایسے نہیں کاٹنا چاہیے کہ کہ بس ہمیں استعمال کرنے کے لیے لینا ہے تو ہم اس کو کاٹتے ہیں ہمیشہ سوکھی لکڑیوں کا استعمال کرنا چاہیے بالکل محترمہ اور اگر کوئی درخت بہت بڑا ہو گیا ہے اس کو کاٹنا ہے تو اس کی جگہ پہلے سے ہی لگ بھگ کم سے کم کم سے کم پانچ درخت لگانے چاہیے اور پانی کا وہن بھی ہمیں ایسے ویاد میں نہیں کرنا چاہیے پانی ہمیشہ پانی ہمیشہ ہمیں برتن میں بھر کر کے استعمال کرنا چاہیے ایسے ہی کسی کی فالتو میں پائپ چلا کر
ہمارے گاؤں پتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں
ارے محترما جل ہی جیوون یہ جگہ جگہ لکھ رکھا ہے لوگوں نے قدرت کے لیے جگہ جگہ بہت کچھ لکھا ہے سرکار سرکار نے لکھوایا ہے پر پتا نہیں عام بندوں کو آم جنتا کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں ہے یا خدا خدا کے بنائے ہوئے بند ہیں اپنی تعلیم کو کبھی اچھے کے لیے استعمال نہیں کرتے کتابوں میں سب کچھ بہت صحیح
لیکن ک کھی جون میں ڈر نہیں
جی محترما جی محترما قدرت کے اوپر اتنی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں قدرت کے لیے کتابوں میں اتنا سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن تعلیم کا مطلب تو ان لوگوں کے لیے لگ بھگ ایسا ہے جیسے تعلیم بھی بس کوئی سرکاری افتر مل گیا اور نوکری لگا لی اس کے بعد بھی یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنی تعلیم میں یہ پڑھایا کہ درختوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے پانی کو فالتو میں نہیں بہانا چاہیے بجلی کو فالتو میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ارے بھائی بجلی بھی تو در پانی سے ہی بنتی ہے اگر پانی کو اس طرح وحیات میں بہاؤ گے تو کیسے کام چلے گا بجلی کو واہیات میں استعمال کرو گے تو کیسے کام چلے گا پتتا ہے محترما لوگ میٹر سے بجلی نہ چلا کر کے سیدھے سیدھے تاروں کو لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے یہاں پہ بجلی فری میں ملے اور پھر اس بجلی کو ہیٹر میں اے سی میں کولر میں پنکھوں میں اور ٹی وی چلانے میں ٹیلی ویژن چلانے میں ایسے استعمال کرتے ہیں ان کو پتا تو ہوتا تئی ہے کہ ہماری بجلی کا بل تو آ نہیں ہی رہا ہے
ارے لوگ ہیں کہ اسے میٹر سے لائٹ چلتیٹ بنتی ہے تو وہ انڈکشن بھی نہیں
جی بالکل محترما بالکل ایسا ہی ہے انڈکشن ہیٹر اے سی یہ سب چلائے رکھتے ہیں یہ محترمہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جی بالکل محترمہ آپ صحیح فرما رہی ہیں اور جب میٹر سے لائٹ چلیں تو ان کو پتا چلے میٹر کے لیے ان کو جب پیسے دینے پڑے تب ان کو پتا چلے بالکل محترما ان کو پتا چلے پر پتا نہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں پتہ نہیں خدا کے بنائے ہوئے بندوں میں اتنا دماغ کیوں نہیں ہے کیوں اتنے بد دماغ ہیں لوگ پتا نہیں کیا ہی سوچتے ہیں بندوں میں ایک دم اکل نام کی چیز نہیں ہے اور کیا ہی کریں اتنا سب کچھ کریں گے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کو کریں گی تو قدرت ان کے ساتھ کھلواڑ کرے گی قدرت کتنا کہر رات ہے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا دو ہزار سولہ کی بات ہے لگ بھگ تیرہ چودہ کی بات ہے ایک بار بادل پھٹے تھے آپ کوئی یاد ہوگا بادل پھٹے تھے چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے یہی ملتا ہے موت جنم ویسے آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت تورییا اپ نے ہم سے بات کی اپنے قیمتی وقت میں ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بات کی ہم سے ہمیں بے حد اچھا لگا آپ نے قیمتی وقت دیا اور محترمہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے جیسی سوچ والے آپ کے جیسے نیکی کرنے والے بندے خدا ہر کسی کو بنائے آپ کی طرح نیکی سب کریں تاکہ قدرت کے قہر سے تو بچیں کم سے کم قدرت کا خیال رکھیں قدرت کے کیر سے نہیں بچیں گے قدرت کا خیال نہیں رکھیں گے تو قدرت تو اپنا کیہر دکھائے گی ہی آپ سے بات کر کے بہت اچ اچھا لگا آمین آپ کو خدا آپ پہ ہمیشہ رحمت ب